ہیلو وعلیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں سب سب بڑھیا ہے اپنا بتائیے
ہاں بھائی جان میرا بھی سب
ہاں کھانا کھا لی آپ کھانا کھا لی ہیں
نا ہم تو کھانا کھایاے کیا کیا کھا کھا ہے
کھانا میں بس یہی روٹی چا روٹی سبزی آ اور دودھ یہی
دودھ کھاتے ہیں کیا بھائی جان ہم تو کھ بھائی جان چاول ہم تھوڑا کھائے چاول مچھلی سلاد سلاد میں تھا بھائی جان سیب کا سلاد ناریل کا سلاد کھیرا کا سلاد یہی سب ا پائے جائ اور بتائیے اور بتائیے بھائی جان آپ کیا کیا کیا کھا یا آپ اور کھائے تو خود سے بنا بھائی جان کی
وہ امی جا ن بنائی ہے اور ہم اپنےب اب وہ نہیں بناتے اب ہم ابھی ہم نہیں بناتے ہیں اب ہم اب ابو بناتے ہیں کیونکہ ابھی وہ سب بولتے ہیں اب تم نہیں بنا ہمیں بنا دیں گے
او بھائی جان اور بتائیے بھائی جن کی طبیعت ٹھیک ہے نا آ کا
ہاں سبیکٹ اچھا ہے
اور بتائیے پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا
اچھاچ چل
کتنا دیر پڑتے ہے بھائی جان
آچھا
ا بھائی جان ایک دن میں دو سے ڈھائی گھنٹہ یا بس صبح میں دو سے ڈھائی گھنٹہ
مط پورا دن مطلب چوبیس گھنٹہ ملا کے دو سو ڈھائی گھنٹہ پڑھائی ہو جاتا
او
ہاں ج
ہاں اور بتائیے بھائی جان آپ کا سب سے پسندیدہ کھانا کیا ہے
میرا سب سے پسندیدہ کھانا سب سے پسندیدہ کھانا چاول سبزی
چاول دال سبزی
ہاں چاول دال سبزی
سبزی آپ کو سب سے پسند پندیدہ سبی کون ہے بھ ج ہاں بھ جان کٹحل تو پکا ہوا بھی
ہاں وہ اس اندر کا ہوتا ہے بول ب سوادشٹ ہوتا ہے وہ بولا
اور بائی جان ادھر کا موسم کس طرح ہے
موسم تو ابھی لگ رہا ہے تھوڑا بارش والا ہے لیکن بارش آئے گا آج پ
ہاں بھائی جان ہمیں بھی ایسا پڑتی تھ رہا آج تو بجلی بھی کٹ رہی ہے بھائی
ہاں ہاں بھائی جان بجلی تو کٹ ہی رہا ہے اب لگ تا ہے میرے کو آج کیسے بھی کر کے آج پورا سب کوئی گھر پہ سب کوئی کپڑا کو اچھا سے رکھ دینا ہوگا نہیں تو بارش سے آئے گی تو پورا بھگا دے گا نا
جی بھائی جان کپڑوں بھیگ جائیں گے اس ے اسے اچھے سے موڑ کر رکھ
ہاںاں اس سب کو اندر رکھ دیں گے کیونکہ آج بجلی کی سمباونا ہے
جی بھائیے اور بھائی جان لیپٹاپ بائل ہوا وہ سب چارج
ہاں یہ تو ہے وہ سب چارج کرنا ہی پڑے گا
کہاں ہے بھائی جان باہر ہے کہ اندر
میں گھر کے باہر ہی ہوں
او بھائی جان تو آرام سے ایک بیٹھ کے بات کیجیے نا بھائی جن پیچھے کا کچھ آواز آ رہا تھا تھا اسی لیے ہم کہیں
تھوڑا باہر چل رہا ہے تو اسی کی وجہ سے آپ کو آواز آ رہا ہوگا
جن اور بتائیے بھائی جان سمج چار یہ سب دیکھتے
سماچار تو ہم بھی نہیں دیکھتے ہیں ابھی میں پڑھائی کرتا ہوں کبھی کبھار کبھی کبھار کچھ ک کچھ دیکھ لیتا ہوں
ط تھوڑا سا بس بغل میں ہو جائیے بھائی جان کچھ دیر کے لیے اس کے بد آپ جی چاہے
اوکے بھائی جان میںج الگ ہو گیا بھائی جان
اور بتائیے نا بھائی جان کی آپ کو کیا کیا کھانا بنانے آ جاتا
ہم کو آتا ہے بنانے وہی گال چاول سبزی اور پاپڑ تلوڑی یہ سب بنا لیتا ہوں
پاپڑ تلوڑی بنانے تو ہمیں بھی آتے اس میں کیا ہے بھائی جان کڑھائی میں کیا کر رہے بھائی جان بہت زیادہ ایک کے بار میں آواز آ رہا ہے تھوڑا بڑھیا سے بات کیجے نا
بھائی آواز کہاں کچھ گا رہا ہے
نہیں کے بارے میں لگ رہا ہے برتن بجنے لگ رہا ہے اس طرح آپ کا اب جب بول رہا ہے اور بتائیے بھائی جان کی آپ کو کتے پسند ہے یا بلی
ہم کو تو بلی پسند ہے
او بائی جانتا ہم کہیں گئے تھے ہم گئے تھے ترک نا بھائی جان تو وہاں پہ جیسے ہمارے یہاں سڑک پر کتے ملتے تین ل اسی طرح وہاں پہ بھائی جان سڑک پہ کافی کلر کی بلیاں ملتی ہے جیسے اجلی کلر کی بلی ملتی ہے اور آپ انہیں نا یہاں کی بلی جو ہوتی ہے وہ تو ڈر کے کارن بھاگ جاتی ہے وہاں کی بلی وہاں کی بلی آرام سے بیٹھی رہے گی آپ انہیں کھلا بھی سکتے ہو کچھ جیسے ہمارے یہاں کتا م د ہیں نا اسی طرح
اچھا
ہاں اور کافی پیاری پیاری بلی ہوتی ہے بھائی جان ایک دم چھٹے چھوٹے اجلی کلر کا ہوتی ہے بھائی جان پورا خرگوش جس طرف ایسے بھ جان آپ خرگوش پسند ہے
ہاں بہت پسند ہے یار میرے کو
او تو آپ کو رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں بھ جان ایک بھی خرگوش
ہم گو خرگوشت تو میرا من کرتا ہے گھر میں لا کے رکھو اس کو پوسو کھیاؤ پیاؤ اچھا سے رکھو اس کو
پر رکھے نہیں ہے بھائی ج ن
گھاؤ
ہمارے پاس تھا بھائی جان خرگوشتی کر ہم نے تین خرگوشت خریدا تھا دو اجلی ک لڑکا اور ایک مطلب کی بھوری کا لڑکا تھا ایک کا نام تھا بیوٹی ایک کا نام تھا بینی اور ایک کا نام تھا راج لیکن کیا ہوا بھائی جان دو خرگوست تو تین خرگوست س ن ب جار تو دو خر گوش تو ج مطلب کہ بلی ہی مار دیا کھا گیا اسے اور ایک خرگوش تھا بھائی جان تو وہ اس کو ہم دے دیے بھائی جان وہ اکیلے رہ کے کیا اس لیے ہم ہم اسے ہٹا دیے کہ کہ چلے جاؤے اور طوتا بھی خرید دیتے بھائی جان اور طوطا تو صبح صبح اتنا پریشان کرتا تھا بھائی جان پھر جب بھی صبح صبح مرچی مانگتا
ا بھائی سننے میں آتا ہے کی ہوتا ہے جو بولیے گا وہ بولتا ہے بات صحیح ہے کیا
ہاں بھائی جان مطلب کہ طوتا اگر اپ کو پہچان لے گا تو کافی بولتا ہے
ہاں بھائی جان ج س بول اسے جو بولیے گا وہ بولے گا
ہاں
ہا ہا
اور بھائی جان کافی تو طوطا جو ہوتا ہے نا کافی مرچی کھاتا ہے وہ اس کا سب سے پسندیدہ خانہ مرچی ہوتا ہے بھائی جان اور ہمارے پاس تو چھوٹا طوطا تھا بھائی جان اور اسے ہم نے کافی بڑا کر دیا تھا
اور بتائیے نا بھائی جان اس بار کہاں عید بنانا ہے بکرءی عید
بکر عید من تو ہے گاؤں میں ہی بنانے کا اور ہ کے ساتھ بجانے کا
او تو بکری تو اس بار گھر پہ بنانا ہے
ہاں گھر پہ ہی بنانا ہے
اچھا تو اس بار ہمیں بھی بلائیے گا بھائی جان ہمیں تھوڑا آپ کے امی جان کے ہاتھ کا سویاں
جی ضرور آپ کو ضرور بلائیں گے
اور بھائی جان بتائیے کہ کیا کیا ہوا ہے دن بھر
اج کا دن تو بہت اچھا گیا ہے بہت مست بڑھیا
اب تو رات ہو گیا بھائی جان آب کتنے بجے سو
رات میں قریبا اغیارہا سے بارہا بجے کے قریب میں سو جاتا ہوں
بھائی جان اچھی بات ہے اور بتائیے بھائی جان کھانا میں آپ کو سب سے ادک پسند چاول ڈال ہے تو سبزی نہیں ہے بھ جان کس چیز کا سبزی آپ کو کس چیز کا سبزی آپ کو سب سب سے زیادہ پسند ہے
ہگو ک ب کٹہل کا ہو گیا اور اور ایک اور چیز کا سویابین کا بھی
ویسے بھائی جان نے آ کو کھانا بنانا کون سکھایا
ہممی سے گ آ ہیں ہمیں
اور بھائی جان آپ اکیلے رہے ہوئے ہیں کیا شہر میں
ہاں رہا ہوں اکیلے
اچھا تو اکیلے ڈر نہیں لگ رہا تھا
نہیں نہیں ڈر نہیں لگ رہا تھا مطلب میرے روم پارٹنر بھی تھا
ا آپ کے سھ مطلب کمرہ شیئر کر نے والے لوگ بھی تھے نا وہک وہ کیسے تھے وہ اچھے تھے
ہاں بہت اچھے تھے
اور بھائی جان آپ کو کو کہیں گھومنے کا شوق ہے یا نہیں ہمیں تو تو بھائی جان کافی جگہ گھومنے کا شوق ہے جیسے ایڈن بڑا اس کے بعد استانبول اس کے بعد ترکی اس کے بعد نیو یارک اس بس سڈنی یہ سب گھومنے کا شوق ہے آپ کو کوئی چیز گھومنے کا
ہم کو بھی شوق ہے کیدار نہھ جانے کا
او بائی جائیں اور بتائیے بھائی جان کہ آپ کو اور کیا کیا شوق ہے آپ کو پینٹنگ کرنے آتا ہے
نہیں پینٹنگ کرنے نہیں آتا لیکن مگر وہ پہڑی والا علاقہ ہو نا نا پہڑی والا
جی بھائی جان
ہاں ادھر جانے کا بھی من کرتا ہے
او بھائی جان آپ کو پہاڑی والا علاقہ کافی پسند ہے
ہاں کافی
ا تو آپ کو آپ کو وہ چیز پسند ہے جو مطلب کہ پہاڑ سے جو برف گرتی ہے آسمان سے برف
ہاں ہاں ہاں وہ بھی پسند ہے
جی بھائی جان اس کو اسنو فال کہا جاتا ہے وہ کافی پسند ہوگی ہم ہم کو تو کافی پسند
ہم کو بھی ہم کو بھی
اور بتائیے بھائی جان آپ کھیل کھیلتے ہیں
ہاں کھیلتا ہوں
کون سا گیم
ہم کو کرکٹ اچھا لگتا ہے بیٹ بال
او بھائی جان
ہاں سب سے اچھا لگتا ہے ہم کو اور کھیلتا ہوں بھی ہر دن کھیلتا ہوں
او امی جان یہ سب کا سوستھ ٹھیک ہے بھ جان
ہاں سب کچھ سواستھ اچھا ہے بڑھیا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے ہم یہ ب سواستھ کیسا ہے
جی بھائی جان وہ لوگ بالکل کھا رہییا تھا امی جانے تھوڑی سوستھ گڑبڑا گئی تھی لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ہے اور بھائی جان آپ کو عید کیسا گیا عید اچھا سے بتا بھائی جائے
ہاں یہ تو بہت اچھا سے بیت گیا سب کوئی کے سانس بیت گیا
جان لگ سے ملے ہوں گے بائی جیں
ہاںاں یہ تو ہے سبھی کو یہ تھے اور اچھا سے بہت اچھا سے گ
ہاں اور بتائیے بھائی جان آپ ہم
ہم اب سے منے بقرریید میں آئیں گے ضرور آئیں گے آپ سے ملنے
او اور چھٹی آپ کو مل رہی ہے بھائی جان گرمی کی چھٹی کتنے دنوں میں ہو رہی ہے
نے والا ہے ہاں ادھر روبا تو ہے
کھائے آم بھائی جان
ہاں کھائے
چلیے بھائی جان تب تو بہت اچھی بات ٹھیک ہے بھائی جان بہت بہت شک شکریہ بات کرنا اور امی ابو کا خیال رکھیے گا بھائی جان اور انہیں دھوپ اس میں باہر کم نکلنے دیجیے گا کیونکہ دھوپ کافی خراب ہے اور نکلے تو ایک چھاتات اور ایک گلوکوچ کا بوت جیےاٹیک ہے بھائ بہت بہت شکریہ امی جان کو میرا سلام کہئیے گا بائی جان کاٹے ا دھر سے
اللہ حافظ اللہ حافظ جی
کٹی